تو وعلیکم السلام
خیریت سے ہو
ہاں سب کہہ رہے تھے آپ فرمائیے
جی الحمد للہ دعا ہے آپ کی اللہ کا شکر ہے کٹ رہی ہے زندگی
کٹ رہی ہے نہیں چل رہی ہے مست
سمجھنا چاہیے د کو سامنے والا
س
کہ آپ اچھے خاصے سمجدار ہو ہ جی ہاں چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے بڑھیا ک مطلب مزے سے چل رہی ہے
ہ کٹر نہیںگولد چنا ہوولد
مطلب زبان پ یہی بڑ ٹنھا ہوا ہے ج
ہاں نا آپ یہی یوز کرتے نا کوئی پوچھتا ہے فرینڈ وغیرہ اور کیا ہو رہا ہے تو بس کٹ رہی ہے ول
ہاں بس بس بس بس بی بائی پڑائی پڑے گئی چلتی ارے یار کہاںڑے ہے بڑائی ک
بس کرٹ رہی ہے
یہی رہتا ہے
ہوں
ایک کیا کرے انسان مطلب یار ٹیکنالوجی وغیرہ اتنی بڑھ گئی کہ انسان کو دماغ خراب ہو جاتا ہے اس چیز سے اپ دیکو اسمارٹ فون
ٹیکنالوجی کچھ ٹھیک ہے کچھ خراب بھی ہے تو نہ توتے اپنے یوز کرے بیس ہی ہے
جی جی جی اب دیکھو موبائل فون ہے اور ٹی وی ہے تو مطلب انسان اگر ٹی وی دیکھتا ہے نا تو اس میں لمیٹیڈ رہتا ہے
ہاں
جیسے کیا بولتے ہیں آدھے گھنٹے کا ڈراما ہے یا مووی دیکھ رہے تو دو ڈھائی گھنٹے اس سے زیادہ نہیں ہوتی
ارے ب موی دیکھناا جا مزہ آتا ہے ٹی وی پہ دیکتے ہیں نا تو پوار والے ہو یا کوئی اور ہو سادھ ہو آکی ل کے لو دیک بور ہو جا ہے
ارے اکیلے فون میں تو میرے کو مری آتی دیکھنے میں
ہاں
اکیلا فون میں دیکھنے میں تو مریاد میں دیکھتا ہی نہیں ہ میں ٹی وی ٹی وی وغیرہ مطلب ہے نا یا تو فرینڈس وغیر رہے یا پھر گھر والے رہتے نا توون کیا مزہ بھی آتا ہے انٹ ی یہ چل رہا ہے ہی
ایسا ہی ہاں ایسا کر رہے ایسے می پہلے سے دیکھ ہوئے بولیں گے اب اس میں یہ ٹرین ب آئے گا
ا اس میں مزہ بھی ہوتا پہلے بتا دیں میں وہ دوست اپنے نئے نئی دیکھے ہیں نا وہ اور اپنے وہ دیک رہے ہیں کہ تم مزہ آتا اسٹور بتا رہے ارے یار اب یہ کرے گا یہ اس کا الگ ہی فیلگ آتی ہے ہاں وہی تو لیکن اپن کیا اتسک ہو جاتا ہے انسان کہ مطلب وہ بولتا ہے کیسے ارے یار ابھی ایسا ہوگا اس میں ارے کیا بول ہیں ہیرو نا اس کو مارے گا اور اس کو کڈنیپ کرے گا مزہ آتا کتارس ب یار
ہ
آپ بھی دیکھتے ہو مووی وغیرہ
ہاں من کرتا جبھی دیکھ لیتے ہیں میں تو لیپ ٹاپ میں دیکھ لیتی ہوں ہاں
صحی ہے بڑھیا ہے لیپ ٹاپ میں دیکھنا ہوں چاہے لیپٹ
ارے وہ لیپ ٹاپ کیا بتا ایک طرح سے فنے ہے نا تو جب
ہاں وہی وہی ہے ہوٹ اسپوٹ کنیکٹ کرو چلو بڑیا میں تو چلاتا ہی نہیںی میرے کیا ڈاٹا زیادہ کھا ار لیپ ٹاپ
ڈاٹا تو ختم ہوتا ہے بٹ چلا لیتے من کرتا ہے تو
ہاں مزہ آ جاتا اس میں چلانے میں بڑھیا دکھتا ہے جی جی صی ہے یہ یہ انسان کو دیکھو فون کا یوز کر سنا چاہیےاکہڈ بھی رہتا ہے نا رہتا ہے تو زیادہ کرتا ہے انسان کےچ
ہوں
باقی کیا بولتے ہیں اپن کو زیادہ تر ٹی وی کا یوز ہی کرنا چاہیے دیک کرنا تو یوز تو کسی کا بھی نہیں چاہیے باقی ج ہے لمیٹیڈ کرو ہر چیز کا اپیوگ تاکہ اس سے کیا آپ کی صحت صحت پیسند نہ پڑے
وہی تو اگر زیادہ پھانی کریں گے تو وہ ک مم طرح دون لا س
جی جی بالکل بالکل
ہوں اور بتائیے کیسیے ہو
بت بڑیا ہے کر رہے ہیں مطلب نہیں نہیں اب کٹ نہیں رہی اب چل رہی رہی ہے اب دوڑ رہی ہے اب دوڑ رہی ہے آپ کے گنے سے دوڑ رہی ہے زندگی
اچھا
جی کر رہے فون پہ ریلس وغیرہ دھے ک تھوڑا کر لیتے بند کر لیتے جی چل رہا دیکھوبھی مطلب انسان کیا اسٹڈی وغیرہ کرتا رہتا نا اب میری تو کیا نان سے چل رہی ہے گریجویشن تو کر نہیں رہا تو
ہوں
ہاں تو اس کیا اب کالج سے جانا پڑتا ن ایگام دینے جانا پڑتا ڈائرٹ اب یہ ایگزام تو دیاتے تھوڑا پڑ پڑا
وہ کالج لائف میں تو یہی چلتا ہے بس
ہاں کالج بھی یہی چلتا ہے اور جانے سے فائدہ بھی نہیں دیکھو پڑھائی وڑائی ہوتی بھی نہیں کالج میں
ہوں
کالج میں کیا ہے مطلب وہ مطلب گھومنا پھرنا زیادہ چلتا ہے ایسے کتنی زیادہ جی مطلب دوستوں کے ساتھ بیٹھے بھائی یہ ف اس سھ بیٹھا ہے یہ کا کز فری مطلب یار سب کسی کو مطلب بھی نہیں رکھتا تو نا
جی وہ اسکول اسکول لائ ہی ہوتی ہے
ہاں اس کو لائف میں کیا مزہ بھی آتا ہے اس میں رول ریگولیشن ہوتے ہیں اب دیکھو کالج میں کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ پڑھ دو ٹھیک نہیں پڑھ دو ٹھیک
مطلب اگر آپ گھوم رہے ہیں تو گھومتے رہے کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے
اور کیا اور کچھ بیےچارے ہوتے ہیں کچھ آشے کے جو بیٹھے رہتے ہیں وہ صبح سے شام تک وہیں بیٹھے رہتے
ا اپ نے متر مگی آس ل آغ
وہ اپنی ہونے والی محترما کے ساتھ ٹائم آ ہیں ان کا دوڑ رہا ہوتا ہے ٹائم
ان کا تو دوورتاا یہ چلتا ت توتے ہیں
ان کی ان کی کٹتی نہیں ہے جند کی ان کی دوڑتی ہے
لیکن پتا ہے یار مطلب جی ارے یار ہماریے تو کیاس سنگل لڈنے مرد کٹتی انک ان کا ان کو نا پتا بھی نہیں چلتا ٹائم کیا ہو رہا ان کا یوں نکلتا گھٹہ یوں نکلیا دو گھنے وں نکل گئے تینھنٹے ی نکل گے نہیں چلتا یہ مطلب یہ انسان کا دھو زندگی میں ہم سفر ہونا بھی ضروری
ہاں
کیونکہ اس سے کیا رہتا ہے مطلب انسان دیکھو سکھ دکھ بانٹ سکتا ہے
ہاں م کہہ رہے ہو وہ ہونا چاہیے بٹ وہاں تو پوری زندگی کے لیے ٹم پاس نہیں ہے
ہاں ہاں وہی تو گہ رہا ہوں نا میں جیس سے دیکھو آپ کسی کو پسند بھی کر رہے ہو تو اس سےطلب شادی بھی کرو ایسے نہیں کہ ار مطلب ٹائم پاس کر کے چھوڑ دیا یہ کوئی مطلب نہیں ہوتا نا
وہ رشتے بھی دونوں طرف سے نھائے جاتے ہیں یکس ہیں
اب اس میں بھی دیکھو یہ رہتا ہے کہ ایک مطلب ہی ہوتا ہے اور دوسرا دل سے کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی بہ لفڑے ہو جاتے ہیں یار آگے جا کے
ہوں
سب سے بڑھیا ارینج مریج کرو کیا کام ہے فالتو لفڑے کرنے سے
اپنی خوشی سے لے رہیں گے مست رہیں گے نہ تو اس کے فشریوار کاب پوچنا چاہیے نا اپنے کو سانناا چاہیےس
صحیح ہے اس میں رہتا ہی بالکل بالکل یہی ہے انسان کو دیکھو میں تو یہی کہوں گا کہ ارینج ہی کرنی چاہیے باقی فال چیزوں نپٹنا چاہیے کی ٹائم برباد ہے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے
ہ
اس پہ ٹائم برباد ہے اور کیاتے ہیں اس کا پیسہ بھی برباد جی جی
ایسے ہی یہ سب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے
بالکل بالکل آپ کو کیا لگتا ہے مطلب انسان کو ٹائم برباد کرنا چاہیے یا پھر ارینج کرنی چاہیے
تو انسان اپنے ٹائم کا انسار سوچ ہی لیتا ہے
جی جی جی بالکل بالکل ہاں ہاں صحیح ہے لیکن یہ ہے مطلب دمدار ہونا چاہیے اور پارٹنر اگر آپ مطلب ایسے مطلب لو وغیرہ کر رہے ہو تو پارٹنر اس میں کا دمدار ہونا چاہیے کہ تو یہ دونوں طرف سے نبھایا جائے
وہ بائی تو بول رہی ہوں
ہاں اب کچھ لوگ ہی مطلب کیا یار ڈرتے بھی ہیں کہ یار میرے پاپا نہیں مان رہے امی نہیں مان رہے یار اس سے سونا مطلب ہوتا ہے
پسول د بعد میں پاپا جی نہیں مانے گوا ل پہل کیا گ والا سےوچھ ھیک آپ
ہاں بالکل بالکل وہی تو کہہ رہا ہوں نا میں آپ نے جو بھی مطلب اسٹارٹ اپ کرا تھا وہ گھر والوں سے پوچھا تھا کیا
ہ ا گھر والوں سے پوچھ کے آیا
نہیں پوچھا تو پھر ان کو مناؤ اب نہیں مناؤ تو پھر وہی انسان یاار دونوں طرح سے مر جاتا کیا کرے
اور کا
اس لیے کیا فالتو لفڑے کرنے ن چاہے میں تو مانتا ہوں میں
ہوں
سب سے بڑھیا ارینج میرج کرو سکھی رہو
کسی کوای مار پسند ہے کیسی گلہ ماری ار کسی بھی چوائس میں ہم تو نہیں گھرے اتر سکتے
آپ کو کیا پسند ہے ارینجمری
ہاں مجھے دونوں پسند ہے بٹ ابھی کوئی بندہ ہی نہیں میرے تارے نہیں مے ج ہو گئی
دکل لیں گا دقل
نہیں ملے گا تو کوئی دقت نہیں ہے پر تو گھر والے کرے تھے
کا جا کر د ما ٹھیک ہے پر یہ ہے مطلب دیکھنا چاہیے انسان کو ہر چیز سے وہ کیونک یہ پر کا یہ جن زندگی کا سفر ہوتا ہے لائف ٹائم کا
ہاں پر وہی ہو جائے گا نا ایسے کوئی پوچھے اپن زندگی خراب ہو جائے بعد میں ختم تو دوسرے کو گان دیتے ہو تھےپ کیا ہو گیا ہاں
ج بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ہاں کافی کیسز میں صحی ہوتا ہے بھائی کافی اچھے پہ چلتے ہیں جی اور آپ کی کالج چل رہا ہے یا نہیں چل رہا بھیب
کالج بھی میری گریجوشن ہو گئی پوری
کمپلیٹ ہوگ گی اچھا پھر اور کچھ کچھ کچھ نہیں کرا گ اپنے ساتھ میں
میرریے بی ایس ٹی سی ہو چکی ہے
اح ہےا
کچن ہاں ہاں وہی
ٹیچر لائن میں وہ اچھا ہے اب تو یہی کمپٹیشن وغیرہ تیاری کرو بس یہ ہے اور کیا
ارے کئی پر وچھل ہے وہ تو کمپٹیشن کائی پائی ہے
ارے مقابلہ بہت زیادہ میں نے بھی کری تھی تیاری اس کے لیے میں سے کیا کوالیفائڈ ہی نہیں ہوا کیک سالا وہ مطلب کٹوتیی پہنچ جاتی ہے اس میں اس کی کی دی تھی میں نے پری ایگزام
توا سا رائس اب لانے کے لیے
ہاں مطلب وہ کیا بولتے ہیں
ہاں ہاں وہی وہ میں نے بھی اپنے شر سے کی ایس مطلب دوسرے پہ جا کے نہیں گیا خود کا نمبر لا کے ہے
ہاں وہ خود کے اسٹیٹ میں کٹو بہت زیادہ جاتی ہے چلو چلو بہت اچھا لاجھے آپ سے بات کر کے ان شاء اللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ
ادا